آسام جی السلام علیکم ہلو
ہلو کیا آپ مجھے سن پار رہی ہیں
جی سن پا رہی ہوں السلام علیکم جی سن پا رہی ہوں کیسے ہیں آپ جی جی سن پا رہ
الحمد للہ میں بہت اچھا ہوں آپ بتائیں
جی جی میں بھی اچھی ہوں نہ پکا اللہ پاک کا بہت شکر ہے جی اور گھر پہ سب آپ کے کیسے ہیں جی سب ٹھیک ہے گھر پہ بھی
الحمد للہ ابھی دعیں ہیں سب چچھ
سب اچھے ہے چلیں بس ہاں یہی دعا ہے ج اچھا آ رہا بس یہی دعا ہے کہ سب کچھ اچھا رہے جی
جی جی امین امین ہاں یہی دعا ہے کہ سب اچھا رہ ج اور آپ کی لیے اور میرے لیے ہم دونوں کے لیے ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل اور آج کل بارش کا تو تھوڑا بہت موسم بن رہا ہے جی جی جی آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہم دونوں بارش کے موسم میں سے دیکھا جائے تو کافی اچھا مانا جاتا ہے ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ج پیڑ پودے ہاں بالکل بالکل
ہوں
صحیح اب دیکھیے ہر جگہ ہرا بھرا
ہاں ہاں رہ اچھا لگتا ہے بالکل موسم خوش نما ہو جاتا ہے جی
ہو جاتی ہے کہیں سے بھی آپ گزریں گے بنجر زمین میں جو ہے ایک دم ہریالی سے لگتی ہے ہاں سگاتے ہیں اور ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ جب بارش کا پانی ہوتا ہے نا سے گروت بہت جلدی ہو ہے گروتھ لائک پیڑھوں کی بہت جلدی گروتھ ہوتی ہے آ گروت ہو تو بہت جلدی دیک پٹوکو
جی بالکل اس کیونکہ بارش کے پانی کا ذکر مطلب ہے کہ کیا گیا ہے ہمارے قرآن میں بھی اور بتایا گیا ہے کہ اس وہ شیفٹ ف ہے بارش کے پانی میں شفا ہے بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اس پانی سے سے اگر بال دھویا جائے تو بالوں کا جڑنا بند ہوتا ہے ہے ہاں
ارے آپ کو ایک چیز اور بتاتا تو جو ٹیننگ ہوتی ہے نا ٹیننگ ہو جاتی ہے
ہاں جو اسکن پ ہاں ہاں
یہ چیز یہ ٹنگ چلی جاتے ٹھیک ہے میں نے کئی بار اگر آپ ہاں ہ اگر لگا تار بارش کے پانی سے آپ اپنے اس ہاتھ مطلب ڈائریکٹلی بارش کا پانی سیدھے اپپ کے ہاتھ میں گرے اس سے میں نے خود ایکسپیرئنس کی یہ چیز دھیرے دھیرے ٹائنگ آپ کی چلی جائے گی وہ تو پتتا نہیں کیا ہوتا ہے اس پانی میں اللہ کیا ہوتا ہے لیکن اس پانی سے میں نے ایکسپیرنس کیا ہے کہ میری تو گئی ہے تو ہوگا نہیں پتا بٹ میر پاس کل بتا رہا ہوں مطلب اس سے ہاں اس سب سے گلو آتا ہے
گلو آتا ہے کیونکہ یہ پانی اوپر سے ہاں مطلب کتنے سارے منرلس کے ساتھ وہ مطلب ہے کہ
ارے بہت زیادہ بہت پیور پانی ہوتا ہے بہت زیادہ پیور آپ کو پت ہے بہت سے لو کلیکٹ کرتے ہیں اس پانی کو بہت سے لوگ کلیکٹ کرتے ہیں
ہاں یہ صحی کہہ رہے ہیں آپ ہاں ہاں میں نے کہیں سنا تھا کہ بارش کے پانی میں مطلب اگر مطلب ہے کہ آپ رکھ کر کے دعا مطلب ہے کہ طور پہ بھی اگر اس کو کو استعمال کرے تو کافی اچھا رہتا ہے
جی جی وہی بول رہا ہوں کہ بارش کا پانی جو ہوتا ہے نا بہت مفید ہوتا ہے مفید مانا جاتا ہے بہت بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے ہے نا اور موسم بارش کا ایسا ہے کہ کہتے ہیں نا اس کو رحمت
رہمت ہاں
نہ
جی رحمت ہاں کیونکہ اس میں شفا ہی شفا ہے
شفائی ہی شفا ہے اور جو بارش کا پانی ہے
ہاں انشاء اللہ اس دفعہ آپ کے کہنے پہ اس کو کلیکٹ کر کے ہاں
جی جی چور رکھیے گا اور بہت زیادہ اس پانی سے پانی کو بڑھا جائیےا جیسے کم ہوتا جاتا کیونکہ دیکھیں آپ خود کہ یہ پانی کہیں نہیں ہوا آپ کو ٹھیک ہے لیکن کلر کی ہو ایک دم پیور پانی چاہے بلے ہی آپ کوئی پر لیٹر پر لیٹر کتنے کا بھی دے ٹھیک ہے آپ کتنا ہی مہنگا دیں ایکسپینسو بولے لیکن آپ نہیں کر آپ بول گا یہ پیوریفائر پانی ہے آپ لے لو لیٹر آپ کو بولے ہاں تو ہے بھ کسی بھی برانڈ کا لیکن اگر آپ کو کوئی یہ پانی دےا آپ بلے ہی اتنی مہنگا د گا بولے نہیں نہیں یہ پی ہی نہیں سکتا پیو کیس کر سکتا ہے کوئی یہت قیمتی پانی ہوتا ہے
کتنا قیمتی بالکل نہیں تو کافی اچھی بات مطلب آپ سے جاننے کو ملی کہ اس پانی کو اسٹور کر کے بھی کہیں سنا تھا میں نے لیکن مطلب ہے کہ اتنے مطلب ہے کہ اچھے سے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اس پانی کے اندر مطلب تنے زیاد مطلب ہے کہ ا فائد موجوود ہے
جی اور اسٹور کرنے کا طریقہ بھی بڑا یہ آسان ہے دیکھیں چھت میں آپ جائیں بارش ہو رہی ہے تو اب بڑا سا کچھ جو آپ کا راؤنڈ شیپ میں ہو بڑا سا راؤنڈ شیپ میں ایسا نہیں گلا سکتی ہے ٹھیک ہے اپنے بارڈر لکھ دی اس میں کتنا ہے کھلے منہ کا برتن ہو تھوڑا سا چوڑا باٹ ہو ٹھیک ہے نا راؤنڈ شیپ میں ہو ٹھیک ہے گول گول ہو گول گولہ گار میں آپ اس کو رکھ دیں پھرکنے کے بعد زیادہ جتنا وہ گھیرے گا نا سائز اتنا پانی کلیٹ ہو پانی کلیکٹ کرنے کے بعد کیا کریں آپ کہ دیکھیے اس پانی دیکیں گے آپ پانی دیکنے کے بد اس پانی میں تھوڑے تھوڑے آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ دکھیں گے جیسے کچڑے لیکن وہ اس کا کچرا نہیں ہوگا وہ جو آپ کا پ پیلا رہے گ نا اس کا کیونکہ وہ پانی کتنا پیور ہوتا ہے اس میں کچ ہوتا ہی نہیں ہے اب کرنا کیا ہے آپ کو کیا کرنا کیا ہے آپ اس کو اچھے سے آپ کے پاس جو چائے بناتے ہو نا چائے چھننی جو ہوتی ہے چھانتے ہیں س بولتے ہے نا آپ ایک چھننی اور دو چھننی تو بہت اچھے دو چھننی کی کلر دو سنی کو جوڑ لو آپ جوڑنے کے بع اس سے آپ کیا کرو چھان ہو ایک بار و ٹھیک ہے دوسری بر ت میں اپنے سےالو اس کو چا چھان لو پھر اس کے بعد کیا کرو آپ اسی پانی کو دیکھو کچھ ہے تو نہیں ایک دم پیور ہو جاتا ہے یار اگر پھر بھی لگا آپ کو تو اسی چ اسی چنی کے اوپر سے آپ پھر سے ڈال کے دوسرے تیسرے برتن میں اس کو ڈالو اور پھر ایک دم پیور ہو جاتا ہے اسٹور کو دے کے جائیں اسٹور کرنا اسٹور کر لو آپ
اچھا ہاں آج کل تو چھنی بھی مطلب ہے کہ ڈ
ڈبل لیئر والی آتی نہیں ڈبل لیئر والی اگر نہیں بھی ہے تو یہ طریقہ میں نے بتا دیا دو دو دفعہ نہیں دو دو چھنی جوڑ لو جڑ جاتی ہاں ساتھ میں ساتھ میں تو وہ ڈبل لیئر بن جاتی ہے سمجھ رہی وہ مطلب اور اسٹرانگلی
ہاں اچھا وہ مطلب ہے کہ زیادہ ہاں زیادہ اچھ سے سب
بالکل بالکل وہی بول رہا ہوں میں کہ وہ پیورلی کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہی ہے کہ بارش کا جو موسم م ہوتا ہے بہت سے لوگ تو انتظار کرتے ہیں اس موسم کا یہ موس با سہانا موسم مانا جاتا ہے اور بہت زیادہ سہانا موسم ا کہتے ہیں لوگ کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ جب گرمی آتی ہے گرمی گرمی کا جو موسم ہوتا ہے لوگ کیا کہ کیا کرتے ہیں مطلب سوچتے ہیں یار گرمی ہے اتنی تیز گرمی ہے جب بارش آ جب بارش آتی ہے تو لوگ کتنا آہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یار آ ہ ہ گرمی کم سے کم بارش ہو گئی اچھا ہوا سکون ملا اللہ کا شکر ہے اب جو ہے بارش آ گئی ہے تو بارش کا موسم اسی لیے لوگ پسند کرتے ہیں زیادتر اب اسی لیے کہتے ہیں کہ بارش کا موس بہت اچھا موسم مانا جاتا کہ نا اس میں زیادہ ٹنڈ ہوتی ہے ناہی بہت زیادہ گرمی ہوتی آپ نے کسی چیز نوٹس کی ہوگی ہے نا ٹھنڈ ہے تو لوگوں بہت ٹھنڈ لگ رہی گرمی وہ کتنی گرمی ہے بھائی حالت خراب بارش میں کوئی نہیں بولتا کہ حالت خراب ہے مطلب بارش کوئی شکوا شکایت نہیں ہوتی بارش ایک ایسا موسم ہوتا ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ مطلب اچھا مانا جاتا
ہاں شکایت نہیں ہوتا اس موسم میں ہاں
زیادہ مفید ہوتا ہے پیڑ پودوں کے لیے ہریالی ہر جگہ چ ک جاتی ہے آپ کوئی بھی پودا لگاؤ اس میں جان آ جاتی ہے ہے نا بنجر زمین ہوتی ہے وہ ایک دم کھل جاتی ہے ہے نا اور ندی جو ہے ہر جاتی ہے ہاں ہ ہے نا اور یہ بتائیں آپ کی کتنے پیاسے جو رہتے ہیں جانور رہتے ہیں ان کو پانی مل جاتا ہے ٹھیک ہے ا تالاب بھر جاتے ہیں کتنے لوگ بت تالاب سے اور اس جگہ سے ہے نا اور اور زمین بھی تو پیاسی رہتی زمین بھی تو سوکھتی ہے نا زمین بھی تو یہز کرتی ہے نا سو
ہاں ہاں آخر اسی پانی کو نہا پھر مطلب ہے کہ ہم دوسرے دوسرے طریقے سے پھر باہر لاتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے اگر پانی نہ برسے پانی نہ برسے تو ہم پیاس ہی مرج اچھا ہم آپ سب لوگ ٹھیک ہے تو پانی جو ہے کہتے ہیں نا جل ہی جیون ہے ہے نا مطلب جو جو پانی ہے وہی زندگی
وہی زندگی ہے بالکل کھانے کے بنا انسان گزارا کچھ دن کر بھی لے لیکن پانی کے بنا تو مطلب ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے
ہر چیز پانی سے ہوتی ہے کیا کریں گے آپ کھانا پانی سے بنتا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو صاف ج طر پانی جاپ کرتے ہیں ٹھیک ہے سیونٹی پرسینٹ آپ کی باڈی میں پانی ہے ٹھیک ہے ہر چیز پانی سے کنیکٹیڈ ہے
ہ مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی ان نقسان ہاں مطلب پانی کو
اگر گرمی بہت زیادہ ہوگی باڈی میں آپ سے تو آپ کو ڈییہائڈریشن ہو جائے گا ہائڈریشن کا مطلب ہوتا ہے پانی کی کمی ٹھیک ہے تو اگر پانی ہی نہیں ہے سوچو انسان ہو جائے اس لیے برسات کا موسم جو ہے بہت بہت س لگ بر رات کا موسم جو اتنا اچھا رہتا ہے طبیعت ایسی ہی اچھی ہو جاتی ہے طبعت خراب بھی رہگتی گرمیگ گرمی کی وجہ سے بےچینی ہوتی ہے اور بہت ساری تکلیفیں ہوتی
بالکل نہیں ہوتی صحیح کہہ رہے آپ کافی اچھی جانکاری مطلب پانی کے حوالے سے اور مطلب ہے کہ بارش کے موسم کے حوالے سے آپ سے مطلب ملی اور ان شاء اللہ مطلب جو طریقہ کار آپ نے بتایا پانی کو اسٹور کرنے کا وہ انشاء اللہ مطلب ضرور کرو گے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کروں گی اور لوگوں کو ہاں بالکل ہاں ہاں اور آپ کی جو جانک کاری ہے لوگوں تک پہنچاؤ گے جی بالکل
جی جی آپ خوش رہیں اور آپ بھی اس بارش میں تھوڑا سا اس لمحے کو جو ہے انجوائے کریں اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا اچھا لگتا ہے جی آپ بھی بہت خیال رکھیے اپنا اللہ حافظ
بس